والو سلام
سیکو آپ اچھے سے آپ تو غائب ہی بو
ہاں تم نے پھر کبھی کال ہی نہیں کی پلٹ کے
میں نے ایک بار کال کی تھی وہ بھی کٹ کی
میں بزی تھی میں میں ان دنوں کسی سے بات نہیں کی
کیوں تم نے کیا مون ورت رکھا تھا
اچھا کورٹ کا کام تھا آج کہاں گئی تھی گھومنے
میں کہاں گھومنے گئ تھی
میں نے تمہارے پوسٹ سے جو دیکھے
میں تو کیا ہو گیا آپ کو وہ بہت پرانے ہے میں تو کوٹ میں تھی دن بھر
اچھا مجھے لگا کہیں نہ گئی ہو یہ اوپر سےکارڈس کھیل رہی تھی
ہوں
مما ٹھیک ہے
ہاں وہ ٹھیک ہے ممی ٹھیک ہے راجا ٹھیک ہے بھیا ٹھیک ہے
ٹھیک ہے تم سناؤ گھر پے سب ٹھیک ہے
ہاں پیپر کیسا ہوا
ہوں ٹھیک ہی ہوا
ساتھ کون آیا تھا
کوئی نہیں میں اکیلی تھی
اچھا ٹھیک میں نے بولا تھا راجا کو پیپر کیسا ہوا
ہاں
بولا وہ پڑھتی ہی نہیں ہیں یار
میں کہاں پڑھتی ہوں ایسے گئی تھی دینے میں نہیں پڑھتی ہوں
کوئی بات نہیں وہاں ریزیوم ڈالا تھا
کہاں
جی پی ایس میں لکھتے ہیں
ہاں میں نے ان کو میں ای میل کی تھی
ہوں
میں نے ابھی چیک ہی نہیں کی میل
یہاں ہے کوئی ریسپانس میں آیا کچھ میں آیا
کہاں سیکٹورم میں
اوں ہوں
وہ ان کو ادھر ویکینسی ہی نہیں ہے تو
میں بولوں ڈی پی ایس والوں کا دیکھنا تھا نا انہوں نے مت کوئی ریسپانس دیا
ہاں میں دیکھوں گی
ہوں بچے ٹھیک ہیں
ہاں اور کیا کر رہی ہو تم مت ابھی آئی کورٹ سے
نہیں میں جلدی آئی تھی پھر میں اس کے بعد بیٹھی تھی میں نے کیا ادھر اپنے روم میں شفٹ
ہاں
میں نےکیا نا یہ روم میں شفٹ
کہاں
ادھر نا بڑے جو میرا ہے مین بیڈ روم
اچھا
ہاں میں نے ادھر ہی شفٹ کیا تو میں پرسوں سے تھوڑا نہیں میں کہاں تھی ادھر
اور کہاں تھی
میں تھی نا چھوٹے والے روم میں
کہاں ادھر تھی نا مطلب یہ جہاں پہ پھر وہ نہیں ہے دوسرے روم میں کیا شفٹ وہ جو ہوں
ہاں جو میں نے بولا تھا یہ میرا ہے ابھی سیٹ
اچھا جو واش روم کے اس سائڈ ہے اچھا اس کو میٹنگ میاٹنگ لائی
ہاں اس کو میں نے پردے بھی لائے کو میں نے بچھائی بھی ڈالی وہ بہت اچھا ہوا نہیں بیڈ میں نے بیڈروم میں ہی رکھا میں نے سوچا چھوڑو کون لائے گا بیڈ بھی اندر اس بیڈ سے وہ نشان لگتے ہیں
اور کیا میاٹنگ خراب ہو جاتی ہے بیڈ ادھر ہونا چاہے جہاں پہ یہ فلورنگ ہو
ہاں اس کی میٹنگ بہت خوبصورت ہے اس کو ڈارک گ بلو کلر کی میٹنگ ہے
اچھا کیا پھر اس کے لیے کرٹن لائے پھر
ہاں اتنے پیارے اگر آپ دیکھو گے نا اتنا اچھا کمرہ
وہ پھر بھی بڑا روم میں مجھے لگتا ہے نا
بڑا ہی چاہیے تھا نا چھوٹے روم میں تھوڑا یہ ہو جاتا تھا انکمف
اس روم سے بڑا ہے نا
ہاں ہوں اور کیا میں نے کیا پھر شفٹ
اچھا کیا اور کی ختم تیاریاں
نہیں کہاں کا ہاں اس مکان میں لگائے پردے سارے رومس میں ادھر چینج یہ ہر پرانے پردے سارے رومس میں نئے لگائے ام م کی اب تیار اب دو تین دن بعد ادھر ہی شفٹ ہو جائیں گے سارے
اچھا وہ کرنا پھر ادھر ہی شفٹ ہونا یہاں پہ پھر صفائی وف
ہاں اب یہاں صفائی کر کے رکھیں گے ہاںک یہاں صفائی بہت ضروری ہے یہ ک کچن کی بھی صفائی کرنی ہے
اب تو کم ٹائم رہا ایک مہینہ ہی رہا اس کو کچھ نہیں نکالتا ہے پھر
اور کیا ایک مہینے کو کیا ہی نکلے گا
ہاں اچھا کیا
ہوں یہ جب جب ہوں ہم ہم نے دن پکے کیے تھے اس دن پتہ ہے لگا تھا بہت ٹائم ہے ابھی اب ابھی تیاری بھی نہیں ہے اور ٹائم ہی نہیں ہے
اور کیا یہ تو پتہ
ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا آپ نے پھر یہ ٹیلر کے پاس لیے کپڑے
میں نے نہیں لیا میرون ابھی میں نے سوچا میں دیکھوں گی اگر وہ ہے ہی نہیں ٹیلر یہاں پہ تو میں نے سوچا میں دیکھوں گی اگر لائنگ لائی میں نے اس کو اس کو ویسی ضرورت
اس کو ضرورت نہیں ہے
اپ دیکھوں گی میں نے سوچا پہلے خالی کو دکھاؤں گی
ہاں گرین دیا مامی کو پھر
آں میں نن وہ مجھے خالی کے پاس ہی میں نے گھر لایا ہی نہیں میں بول رہی تھی خالی کو میں مما کو دونگی تو اس کے لیے بھی لائنگ لاؤ گی پھر مما بنائے گی وہ ہے نا اچھا ممی کو اچھا ہوگا نا
اس کو بہت اچھا ہوگا مامی کو اس کو ہوتے ہیں وہ کلر اچھے اور اس کو اس کو مت ہے زیادہ مت لگا دیے وہ ہماری طرح اس کو تو لگے گا وہ
لیکن اس کو ہے نا شلوار پہ تلا وہ آئے گا اس کو یہ
ہاں ہاں اس کو وہ آئے گا بہت اچھے سے جیسے مجھے پرسوں بلو کو تھا نا شلوار بنا کے جب ہم مانسبل گئے
ہاں
ا
مجھے تمہارے کپڑے یہ فٹ آئے تھے ہے نا مجھے سب بول رہے تھے تو وہ اچھے ہوئے ہاں وہ لوس تھا نا تبھی
اور ہے کے میں آج ایسے ہی تم کو تو پتہ ہے میں اب لوز ہی کپڑے لا
ہاں لوز اچھے رہتے ہیں
ہوں ہوں
گرمی میں لوز ہی اچھے رہتے
ہاں
اور بولو خود بنا پھر بلیو کلر کا پاکستانی
ہاں میں نے وہ بھیجا میں نے اس کو بولا مجھے فٹنگ بہت لمبی رکھنا ہے اس کی مجھے لینتھ اس کہ بہت لمبائی اچھی خاصی رکھنا اور مجھے اس کو فٹنگ میں بنانا اور شلوار میں نے اس کو بولا وہ ہاں میں نے وہ پروپر پاکستانی بنایا ہے ہاں میں نے وہ سیم ویسے ہی بنایا لمبا میں سوچا اب ہے پاکستانی تو بناتے بھی یہ ویسا ہے اب کیا اس کو اروین آب کروں گی ہے نا
ہاں اچھا کیا لمبا بنایا
ہوں لمبا ہی اچھا ہوتا ہے
ہاں اور اور میں ٹھیک ہوں
میں آتی وہاں کچھ دن مگر ابھی ٹائم ہی نہیں ہے
آنا تھا دو چار دن
کہیں مجھے پتہ نہیں مساور کب جارہا ہے لداخ
اور وہ بول رہا تھا یہ خوشی کو بھی آنا ہے ہم جائیں گے میں نوید اور وہ پتا نہیں کب ہو رہا
پھر جائیں گے لیکن
اگست نائن اگست کو بول رہا تھا کہ کچھ ہاں اور بس میں پھر
نائن اگست کو کہاں جائیں گے میں نے بولا اینڈنگ جولائی ہی جائیں گے
اینڈنگ جولائی تو چل رہا ہے
وہی نا میں نے بولا انہیں دنوں جائیں گے
ہاں جانا تھا اوپر سے یہ بس میں تھاؤزینڈ ہی کرایہ اور خالی نہیں بولو ادھر بس میں کوئی ہوتا ہی نہیں دو چار بندے بس اور اس میں بہت سری نگر سے
اچھا ٹھیک
سری نگر سے اور وہ ہاں ان کو بس میں بہت مزہ آیا تھا
ہوں بس میں جائیں گے
ہاں پھر ادھر سے شاید بس مطلب ادھر سے بھی کیب نکلتی ہے بینکانگ کے لیے اور وہ شاید فائیو تھاؤزینڈ تک لیتی ہے فیس اسٹے بھی کراتی ہیں ایک دن
دیکھیں گے نا پھر اصل میں تو ہمیں پینگانگ ہی جانا ہے
ہاں ادھر کیا اور دس پندرہ ہزار لینا ساتھ
ہوں وہی کروں گی دیکھوں گی آنے تو پهر سیلری
ہوں
جے باپاری
اور بتاؤ
بس آپ بتاؤ
اب ٹھیک
ہ ہاں پرسوں تھا تھوڑا درد ہاں پرسوں تھا اس کو تھوڑا پین ہو گیا تھا لیکن اب فرق ہے اس کو وہ کپڑے جو لائے تھے نا میں نے ہوں بنوائے اس کو بہت اچھے ہوئے لگا کے
اچھا ٹھیک اچھا مجھے بولو یہ اس کب یہ کرنا ہے پیٹ اسکین
فرسٹ اگست کو بول رہا ہے راجہ
اچھا ٹھیک ہے پھر یہ دو چار دن کے بعد
ہاں اور کیا نہی بھائی صاحب گھر پے ہے کیا ڈیوٹی
نہ نہ وہ گیۓ ڈیوٹی
ا بچے کیا کر رہے ہوتے آج
وہ کھیلتے ہیں بس
اب انایا کے بال اچھے ہوے اس کو نہیں ایسے کٹوانا اس کو میں ہیر کٹ کرانے لے جاؤں گی ایسے نہیں
وہ کہاں مانتے ہیر کٹ اس کو کر اس کو نہیں لینا ہے اس کو ہم ایسے ہی تو بال لمبے کریں گے وہ نہیں مانتی ہے اس کو ہو گئے ہیں اب لمبے
اچھے سے لمبے ہوں گے پھر اچھی سے شیپ دلائیں گے اس کو
ہاں وہ کہاں مانتی ہے میٹ یہ
چ والج دیں گے کچھ لیکن گھر پہ نہیں کرنا ہے اس کو ہیئر کٹ اب
ہاں گھر پہ نہیں کریں گے ہیئر کٹ اس کو اب ویسے ہی رکھیں گے بال و نٹر تک پھر ونٹر میں دیکھیں گے اگر بڑھ گئی تو پھر کاٹیں گے ہم
وہ فرق ہوئے ہے اس کو بالوں میں
ہاں ہاں آج اس کو فرق ہے بہت مطلب آج ٹھیک ہوئی ہے اس کو
اچھا پھر ٹھیک ہے ماما جی آیا ہے ڈیوٹی سے واپس
ہاں مام ہاں وہ آیا
ه ٹھیک م میری دوائی ہی نہیں لائی وہ ادھر بھی نہیں ملی نہیں
اس نے بولا تھا میں سیٹرڈے کو لاؤں گا اس کو
خب کا خر نہیں گایا میں نے تو بولا تھا
ہاں بول میں بولوں گی بعد میں
ا ہوں
اس سے بولا تھا میں لاگوں کو سیٹرڈے کو اس نے بولا تھا
اب بنواؤنا کپڑے وپڑے پھر کب بناؤ گی اب بنانا کپڑے پھر کب بناؤ گی
مجھے ایک ہی بنانا ہے اب
ایکس
وہ بنا کے دیتا ہے جلدی وہ نہیں لگاتا ہیں ٹائم امید ہے پانچ چھ دن میں دے دے گا بنا کے
ہوں
بنا کے تو دے گا لیکن پھر ہوتا ہے نا ایک کپڑوں کی زیادہ ٹینشن ہے
اور کیا کیونکے ہے کپڑے بہت
تو خالی کو بھی لانے ہوں گے
ہاں اس کو بھی لاؤ وہ بول رہی تھی میں تین لاؤں گی
اچھا ٹھیک ہاں اس کو اچھا ہوتا ہے اس کو ہے نا وہ گرین ایک لا کے
کونسا گرین
اس کو ایک اچھا اس کو ایک ا چھا گرین ہے بہت اور ہوں اسکو کیا ہوا ہے ه ہوتا ہے
اس کو ہے
ہوں پتہ نہیں ببو کیا لائے گا اس کو تھوڑا شلوار کلر چینج ہوا ہے پتہ نہیں ہے شلواروں کو کیا ہو جاتا ہے مجھے نئے سوٹ کے شلوار کو ایسا ہوا جو میں نے لاسٹ ئیر عمر بھائی کی شادی پہ لائے تھا نا سوٹ لیونڈر کلر کا
ان کو پہلے یہ جب یہ دھوتے ہیں نا نی جب نئے کپڑے دھوتے نا اس میں نمک ڈالنا چاہیے پانی میں
اب پت اب میں اس سوچ رہی تھی میں اس لیونڈر کو شلوار ہی نیا لاؤں گی کیونکہ اس کو شلوار سارا خراب ہوا ہے مجھے دو دو سوٹس کو شلوار نیا لانا ہے
وہ کاٹن کے ہے شلوار
ہاں میں وہ بہا ادھر سردار ہاں میں سردار کے پاس لاؤں گی
کہاں ادھر بارامولہ میں ه نہ نہ
تب کیا کروں گی خراب ہوئے ہے
اور کیا اج نکلتا ہے نہیں ان کو کتنے بھی مہنگے لاؤ ان کو نہیں نکلتا ہے کچھ اور سناؤ
تو
بس ٹھیک
ہوں مجھے ہوئے ہے آج بال اچھے
ہاں میں نے دیکھا سنیپ آج کہا گتی تھی آٹو میں
آٹو میں میں تو کوٹ جا رہی تھی دیکھا